السلام علیکم بھائی-
وعلیکم السلام-
بھائی آپ ٹھیک ہو-
بس دعا آپ سنا ٹھیک ہو-
ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے-
سب ٹھیک ہے بڑھیا آپ بتاؤ-
ہاں بھائی کیا بس پڑھ رہا ہوں- آپ کو تو پتا ہی ہے کوچنگ میں جا نہیں سکتا ہوں اور بس یہی پڑھ رہا ہوں گھر بیٹھ کے-
بالکل میں بھی پڑھ رہا ہوں-
جی پھا ہاں بھائی مطلب یہ آج کل کی غریبی اور تعلیم تو آپ کو تو پت ہی ہے کہ ایسا کیا ہو- ہوتا ہے-
بالکل بڑی دشواری ہوتی ہے نا غربت میں تعلیم حاصل- کرنا بہت بڑی دشواری ہے یہ-
ہاں بھائی تعلیم انسان کو نا صرف پڑھنا اور لکھنا ہی نہیں سکھاتی- بلکہ اس کو شخصیت اخلاق اور سوج کو بھی نکھارتی ہیں-
بالکل- بالکل صحیح فرمایا آپ نے
ہاں تعلیم سے انسان اپنے حقوق ہو فرائض ہو- اس کا احساس دلاتی ہے اور اسے ایک ذمہ دار شہری بناتی ہے-
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے لیکن میں ایک بات کہوں جو یہ- غریبی ہوتی ہے غربت ہوتی ہے یہ تعلیم کے حصول میں نا- سب سے بڑی رکاوٹ ہے
یہ تو پت ہی ہے آج کل-
ہے نا بہت سے غریب خاندان اپنے بچوں کی فیس کتابیں وردیاں- یا دیگر اخراجات تعلیمی اخراجات وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں-
بھائی کیا کرے یہ تو آج کل کا نظام ہی ہے کہ مطلب اچھا- اچھا سکولو کالجو میں پڑے تو یہ ک آج کل تو یہ نظام ہی ہے-
وہی نا ایک غریب بچہ- کہاں وہاں پڑھ سکتا ہے مطلب وہاں کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے- باقی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے کافی دشواری ہوتی ہے یہ سب کرنا-
ہاں بھائی آپ نے بہت ہی اچھی بات فرمائی کہ مطلب فیس کا بوجھ- ہم آج کل گورمنٹ مطلب گورمنٹ اسکول میں ہی غریب کو پڑھانا پڑتا ہے- اور وہاں پر بھی کیا وہاں پر بھی کچھ بھی تعلیم ہی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جو گورنمنٹ ٹیچرس ہوتے ہیں اس گرام ہوتے ہیں وہ لوگ کا وہ لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولس میں داخلہ کرواتے ہیں اور خود ان غریب کے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں
بالکل بالکل بعض بچے تو تعلیم چھوڑ کر مزدوری کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں
ہاں وہ تو بت پت ہی ہے مطلب آج کل کیا ہوتا ہے
ہے نا کیونکہ ان کے پاس ان کے خاندان کی مالی مدد مطلب مالی وہ اتنی نہیں ہوتی مالی طاقت اتنی نہیں ہوتی ہے اس طرح مطلب وہ تعلیم سے مرحوم رہتے ہیں
ہاں یہ تو ہوتا ہی ہے کہ تعلیم سے آج کل کیسے ہی مرحوم رہتے ہیں
اور پھر وہی مطلب جو تعلیم کی کمی رہتی ہے وہی پھر غربت کو پھر سے جنم دیتی ہے
ارے یہ تھا بات سچ ہی ہے کہ مطلب تعلیم کی کمی غربت کو جنم دیتی ہے
ہے نا کیونکہ آج کل جو تعلیم کے اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے
فیسیں اسکولوں کی فیسیں زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور غریب طبقہ انہیں برداشت نہیں کر سکتا ہے
ہاں کتابیں اور یونیفارم بھی آج کل کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہی سے لینی ہوگی وہ اعلی درجے کا کپڑا ہوتا ہوتا ہے اور پھر وہ والی چیزیں بھی کہاں مطلب ایک غریب لا سکتا ہے
بالکل وہی کہا نا میں نے کہ برداشت نہیں کر سکتا اتنے اخراجات برداشت ہی نہیں کر سکتا ایک غریب بچہ
ہاں نہیں کر سکتا ہے سچ میں آپ نے بہت ہی اچھی بات فرمائی اور مجھے لگتا ہے نا کہ دور دراز علاقے جو ہمارے ہیں مطلب جو پہاڑیوں پر بستے ہیں
ہوں
ان وہ بھی مطلب وہ بھی اچھے اچھے مطلب سکولوں میں مطلب ان سے بہت زیادہ د سکول دور ہوتے ہیں تو یا ٹرانسپورٹ کی سہولیت نہیں ہوتی ہیں تو وہ بچے بھی مرحوم رہ جاتے ہیں اور ہمیں پھر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ وہ بچے پڑھ ہی نہیں پاتے اور ہم سوچتے ہیں یہ اس لیے نہیں پڑھ پاتے کیونکہ یہ مطلب غریب آئیئے جبکہ ہمیں یہ نہیں پتتا ہوتا ہے کہ ان ان سے ان کی تعلیم ہی پہلے ہم نے چھین لی تھی
بالکل ان کے پاس سہولیتیں نہیں ہوتی ہے نا
ہاں کہاں سےو بولی تو اتی
ان کے پاس سہولیتیں نہیں ہوتی ہے کہ وہ سکول جائیں یا یا اگر وہی کہا میں نے کہ غربت جو ہوتی ہے نا اگر ان کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ
جی
اس کا مطلب گاڑیوں کا استعمال کرتے اسکول جاتے اس لیے وہ اتنا سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں نا
ہاں اور جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے نا مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں سے بھی اپنا مطلب گزارا نکال سکتا ہے
بالکل بالکل تعلیمی افر تعلیم کا یہ تو فائدہ ہے تعلیم سے ہی
کہ انسان کا مطلب دماغ روشن ہو جاتا ہے اور وہ کہیں سے بھی لاتا ہے کیا وہ وہی کہتے ہیں نا مطلب علم نور ہے
حکومت کو بھی کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے اس بارے میں کہ جو غریب بچے ہیں ان کو تعلیم مفت فراہم کرنی چاہیے ان کے لیے کتابیں یا ان کی وردیاں یا دوسرے تعلیمی اخراجات ان کے لیے جس سے کہ وہ پڑھ سکیں اور غریبی کو ہٹا سکیں
دیکھیے جی اصل کام تو حکومت ہی کر سکی کر سکتی ہیں ان کے لیے کیونکہ ان لوگوں نے ہی ان کو چن کر وہاں بھیجا ہوتا ہے لیکن آج کل نا اس کے بارہ کسی ہی ہوتا ہے وہ لوگ اور لوگوں سے بس یہی ریزرویشن کا وعدہ کیا جاتا ہے اور ان کو مطلب وہ کیا کہتے ہیں اسے ان کی چیزوں سے انہیں دور رکھا جاتا ہے کیونکہ وہی آج کل ووٹ بینک ان کے لیے بنتا ہے
بالکل بالکل بالکل یہ نا ان کو چاہیے دیہی علاقوں میں مزید اسکول اور کالج قائم کریں مطلب ابھی آپ نے جو بات کی کہ دور دراز علاقوں کے بچے ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی جو اسکول نہیں جا سکتے وہاں پہ اسکول کھولنے چاہیے گورنمنٹ کو
ہاں یہ بات تو سچ ہے مطلب کہ وہیں پر کھلانی چاہے میں نے پہلے ہی کہا نا ان کو ووٹ بینک کا آج کل تو اس کا بھرا کسی ہو رہا ہے کہیں پر اگر آپ نے دیکھا ہی ہوگا مطلب بہت سارے اسکول آج کل بند کیے جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہاں بچے نہیں ہو جاتے
اگر آپ دیکھو گے آج کل شہروں میں ا شہروں میں کیا ہوتا ہے یا قصبوں میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اسکول کھولے جاتے ہیں اور بھاری مقدار میں کولے جاتے لیکن جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ بالکل کم اسکول ملتے ہیں اس سے اسی لیے کہ جو پہاڑی بچے جو ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں تو ان میں غربت زیادہ ہی رہتی ہے پھر
جی جی یہ تو بات بہت ہی اچھی بات کرناائ گے اپ میں کہ مطلب کیسے وہ
گورنمنٹ کو بھی اقدامات اٹھانے چاہیے نا کہ وہاں پہ بھی اسکول قائم کریں تاکہ وہ بچے بھی تعلیم حاصل کر کر س اور اپنی غریبی مٹا سکے
ہاں اسکالرشپس دے د ان بچوں کو چھوٹی چھوٹی اسکالرشپس اگر اپ کوئی بچہ دور سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بچہ مطلب آگے جا کر پڑھ سکے
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرما یہی وجہ ہے نا کہ دھو جب وہ غریب بچے فیس کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں تو وہ پڑھتے ہی نہیں بے روزگاری بڑھتی ہے اس سے ان میں غربت زیادہ ہوتی ہے کم عمری میں مزدوری کرنے لگتے ہیں وہ بچے یا دوسرے سماجی مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بچے جس سے سماج بھی خراب ہوتا جا رہا ہے
ہاں جو تعلیم سے ہاں آج وہی بات ہے نا کہ آج کل جو نشے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یا جو ڈرگس کرتے ہیں یا مطلب مطلب بہت سارے نشے آپ نے آپ کو آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ مطلب معاشرا کتنا خراب ہوتا ہے وہ یہ ہی پڑ لوگوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس ہی اتنا شوب ہی نہیں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اس لیے تعلیمی مجھے لگنا بہت ضروری ہے
وہی مسئلہ ہے نا کہ جب ہماری گورمنٹ یہاں پہ مطلب ان دور دراز علاقوں میں ادارے نہیں کھول سکتی ہے تو بچے بالکل خراب ہوتے جا رہے ہیں مطلب پڑھتے ہی نہیں ہیں ان پڑھ رہ جاتے ہیں تو ان میں یہ صلاحیت نہیں رہتی ہے کہ غلط کیا ہے اچھا کیا ہے وہ پیسے کے لیے پھر کچھ بھی کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی غریبی دور کر سکے لیکن ان کو جو ہے ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ کون سا طریقہ صحیح ہے پیسے کمانے کا
جی جی آپ نے بہت ہی اچھیات س لیکن معاشرے کا بھی مجھے لگتا ہے کہ ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ غریب بچوں کی تعلیم میں مدد وہی کر سکتے ہیں اگر آپ حکومت نہیں کر سکتے ہیں تو اگر ہمارے معاشرے میں کوئی غریب رہتا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اور اسے کہنا چاہیے کہ نہیں آپ اپنے بچوں کو بھیجو پڑھنے کے لیے ہم اس کی مدد کر سکیں کیا تلی بھی
بالکل بالکل ہمیں مطلب سماج میں نا ایسا ایک یہ بدلاؤ کرنا چاہیے کہ ہمیں ان بچوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ وہ اسکول جائیں یا وہ تعلیم حاصل کر سکے جس سے وہ اپنی غریبی دور کر سکیں یا اس سے بے روزگاری بھی کم ہو جائے گی کیونکہ پڑھا لکھا بچہ جو ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی اپنا روزگار کما لیتا ہے
جی جی جی اب لیکن میں مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے غریب والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو خود ہی رکھتے ہیں اگر اب کہیں پر اگر اسکول اب کھلا بھی ہوگا تو وہاں پر والدین کا مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو نظریا آتا ہے وہ لوگ ہی نہیں کہتے وہ کہتے نہیں آپ کہاں جائے گا اسکول پڑھنے دن میں اس کے چوبیس گھنٹے تو یہ کما کر بارہ سو لائے گا گھر میں اب میں اس کو سکول بھیجوں گا نہ کچھ لائے گا بس پڑے گا پڑنے سے کیاگ
وہ یہ ہے نا جو مطلب اسکولوں میں فیس برنی ہوتی ہے تو وہ والدین بھی تنگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا خرچہ تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا اس لیے وہ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو گھر پہ ہی رکھتے ہیں کہ وہ بھی مزدوری کرے اور ان کا ا مدد کرے تو یہ جو یہ والی چین ہے اس کو مطلب رکانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ان بچوں کو پڑھانا ہے تو جس سے یہ چین ختم ہو جائے گی کہ ہاں میں مزدوری کرا ہ میرا بچ ب مزدوری کرے گا آپ سوچو کہ اگر ان کا بیٹا پڑھے گا کل کو اپنا روزگار کمائے گا اس سے غریبی دور ہو سکتی ہے
ہاں ایک خاندان کا گری بھی ختم ہو جائے گی وہ کل مطلب اس کے پشتے اس کے نسلیں مطلب اچھی زندگی کما لیں گے
بالکل اسی لیے نا گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کچھ اقدامات ایسے اٹھانے چاہیے ان کو کہ دور دراز علاقوں میں اسکول کھولیں یا ایسے تعلیمی ادارے کھولے جہاں پہ وہ بچے پڑھیں
جی بھائی آپ نے بہت ہی اچھی
سماج میں نا یہ بدلاؤ لانا چاہیے جس سے وہ بچے پیچھے نہ رہیں وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں
میں کہتا ہوں بھائی آپ نے بہت ہی اچھی بات فرمائی میں یہ اپنی یاد رکھوں گا مطلب کیسے ہمیں غریبوں کو مدد
ہمیں نا ہمیں یہ بات صرف اپنے تک ہی نہیں رکھنی چاہیے ہمیں آگے بھی پھیلانی چاہیے اپنے دوستوں رشتتے داروں یا اپنے ہمسایوں یا ان لوگوں سے جنیں ہم جانتے ہیں ان کو یہ باتیں بتانی چاہی جس سے ہم اپنے سماج میں بدلاؤ لا سکیں
ہاں بھائی اصل میں تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے لوگوں کا شور زندہ کرنا ہے تب جا کے لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے ورنہ تو یہی رہے گا کہ
فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا آپ نے چلو ٹھیک ہے بھائی صاحب مجھے کام ہے تھوڑا سا تو میں آپ سے پھر ملوں گا پھر بات کروں گا آپ سے
ہاں بھائی پھر ملیں گے پھر بات کریں گے اسی پر یا کسی اور موضوع پر لیکن آپ سے بات کرتے
بالکل بالکل بالکل مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
ال